ہلو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اور جناب الحمد للہ خیریت سے ہے اور جناب آپ خیریت سے ہو
الحمد للہ اللہ کا شکر ب جان تو
اسا دام باز بات کیجیے نا
اور
اور جناب آپ کے والدین کیریت سے ہو
الحمد للہ بھائی سب ٹھیک ہے سب بڑھیا
الحمد للہ اور آپ کا کھانا وغیرہ ہو گیا
ھ یہاں الحمد للہ ہو گیا
الحمد للہ اللہ آقت شکر ہے دیکھیے ہمیں کھانا اگر ٹائم پہ کھا لے الحمد للہ تو صحی رہتا ہے جو ہے اگر ہم جو ہے لیٹ کھاتے ہیں دس گیارہ بجے تو دیکھیے ہمیں گھومنے کا ٹہلنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو ہمارا جو ہے پیٹ پھر خراب ہو جاتا ہے پیٹ پھولنے کے چانس زیادہ رہتے ہیں اور ہمارا موٹاپا بڑھتا ہے تو دیکھیے اگر ہم ٹائم پر کھانا کھا لیں آٹھ نو بجے سے پہلے خانہ خارے تو الحمد للہ ہمیں موقع مل جاتا ہے ٹہلنے کا ا گھومنے پھرنے کا
جی بات یہ آپ نے بالکل صح فرما اپنے ہیلتھ کا دھیان رکھنا چاہیے بٹ کچھ لو ہے جو اپنی ہیلتھ کا بھی دھیان نہیں رکھ پاتے ہیں نہ کسی اور کو رکھنے نہیں دیتے جیسے کہ آپ کو پتا بھی گرمی چل رہی ہے لوگ ب کہ اگر تک کھا کم کھاتے ہیں کولڈ ڈرنک زیادہ پیتے ہیں تو بھیا آ کولڈ ڈرنک کیوں پینی ہے آپ کو کہ کولڈ ڈرنک میں تو بھی آپ کو پتا کیمیکل آتا ہے تو اس کولڈ ڈرنک کی پ آپ کو ٹھیک ہے ایک پیلو آپ دن میں تین چار پیتے ہو اس سے کیا فائدہ ہوا وہ ایک تو آپ کو بھوک لگے گی نہیں آپ کی ہیلتھ خراب ہوگی تو آپ کو ایسا کام کیوں کرنا ہے جس سے آپ کی مینٹلی ہیل خراب ہو آپ خود کر رہے ہو تو اور کو بھی کروا رہ ہو
بےشک بےشک دیکھیے انسان ایک بات اور کہنا پڑے گی جب کولڈ ڈرنکس لینے جب دکان پر جاتا ہے تو وہ دکاندار سے بولتا ہے کہ بھائی جان سب سے چلڈ سب سے ٹھنڈی کولڈ ینک دینا یہی پوچتے کبھی گرم نہیں ہوا نی نیو نہیں بولے گا تھوڑی میڈیم دو یا ہلکی کا وہ دو لیکن سب سے چلڈ مانگتا ہے دکاندار تو سب سے چلڈ سب سے زیادہ ٹھنڈی ہو وہی دینا تو دیکھیے زیادہ چلڈ اور زیادہ ٹھنڈی جو کولڈ ڈرنکس آپ پی رہے ہو ویس آپ جہر تو ویسے ہی پی رہے ہو اور ڈبل جہر پی رہے ہو زیادہ ٹھنڈی جو مانگتے ہو جو آپ تو دیکھیے انسان کو یہ کولڈ ڈرنک وغیرہ سے دور رہنا چاہیے کولڈ ڈرنکس کی جگہ ہم نیمبو کی سکنجی کا استعمال کریں اور بیل کا جو اس کا استعمال کریں الحمد للہ ماشاء اللہ یہ بہت فائدہ مند ہے ہماری باڈی کے لیے
تو ہیلھ ٹھیک رہے گی تو میں کب پانی پانی ہوتیی س مل جائے گی اسے اپنی طے نا
ہلو
جی بھای جان
ہ آواز آپ کی بہت سلو آ رہی ہے ہمیں بھائی جان آپ کے پاس ایسا لگ رہا ہے گونج رہی ہے آپ کی آواز ہاں بےشک آپ کی آواز الحمد للہ بڑی آ رہی ہے
سحان اللہ بھائی نے تو میری بات سنی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بھی کیا کرتے ہے آ کو پتا ہے کہ کانا تو بہت کم کاتے ہیں کولڈ ڈرنک زیادہ پیتے ہیں
بےشک
تو اس اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا ایک تو اپنا پیٹ خراب ہوگا اپنی ہیلتھ خراب ہوگی اس کی جگہ آپ اللہ تالی نے فرمارکھا ہےنا آپ اچھی اچھی چیزیں کھؤ اچھی اچھی چیزیں بنائی گئی ہے کب ہری سبزیاں کھاؤ گے ہری ہری سبزی کھانے سے کیا ہوا ہے تو آپ کی ہیلتھ بھی اچھی رہے گی آپ مینٹلی ڈسٹرب بھی نہیں رہو گی سبحان اللہ سبحان اللہ سوں میں اتنی ہی پاور ہوتی ہے اتنے وٹامن ہوتے ہیں آپ انن چیزوں کھاؤ نا آپ اگر آپ کو زیادہ گرمی لگ رہی ہے تو آپ آم کا جوس بنا کے پیو کیلے کا بنا کے
بے شک بے شک ماشاءاللہ الحمد للہ جی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ٹھنڈی چیزیں جو ہے ٹھنڈی جوس کا استعمال کیجیے اور اگر کولڈ ڈرنکس آپ کو زیادہ ہو تو کولڈ ڈرنکس جو ہے نیمبو چکن جی پیے ہم سب سے بہتر مانتے نیبو چکن جی ماشاء اللہ سب سے بڑھیا چیز ہے نیبو سکنجی دیکھیے کالا نمک ڈال کر بنائیے ماشاء اللہ جبردست لگتی ہے اس کے نیچے سب پانی کی کمی پوری ہوتی ہے اس سے جوس بھی پانی کی کمی پوری نہیں کر پ پتا جتنی نیبو سکنجی جو ہے پانی کی کمی کو پورا کر دیتا ہے
بھای جان کس سے نہیں کرے گا کمی پوڑی ایک توم نیبو میں وٹامن ہوتےتا ہے اور پانی ہے جو اپنی ہیلد کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے سب پیتے ہیں اسے تو کیسی نہیں ہوگی
صحیح فرمایا آپ نے دیکھیے کھانا کھانے کے بعد میں الحمد للہ اگر جو ہے آپ نیمبو کا استعمال کریں گے ماشاء اللہ آپ کا جو کھانا اچھی طرح سے پاچن تنتر جو کریا ہے آپ کی اچھی طرح سے پہچا دے گی کھانے کو
جی بھائی جان آپ کو تھوڑی بہت اس چیز کےے ایکرائز بھی کرنی پڑتی ہے بھائی تھوڑا بہت ایکسرسائز کرے اپن جس سے اپنی ہڈیا اپنے ماںس جو ہے ینٹلی ڈسٹرب سب نارمل سب ٹھیک رہے بھائی جان اتنی ایکسرسائز بھی ضری بھائی جان
ایکسرسائز کرنا ہمارے لیے صحت کے لیے بہت اچھا ہے الحمد للہ ہم صبح فضر کی نماز پڑھ کے جو ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں جو ہے ہم زار میں نماز جب پڑھ کے آئے تو الحمد للہ ہم پھر ج پمپ ورک آؤٹک آؤٹ کرنا کوشش کرے ماشاء اللہ جم فضر کی نماز پڑھ کے اگر م ہم کریں گے الحمدللہ اللہ تعالی ہمارے بازوں میں
اللہ فرمائے گا سبحان اللہ صبحان اللہ آنی باتیں بالکل شکریہ بھان کیا بات بی آپ نے جیسے کہ اپ نے کہا جی فجر کی نماز پڑھ کے سارے کام کیا کرو ایکس ایکس کیا کرو کیا کرو تو بھائی جان بے اپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ صبح فاجر کی نماز بعد آپ اسٹارٹ کیا ب کیوں ایک تو نماز پڑھنے کے بعد آپ کو اتنی طاقت نہیں دے گا میرا خدا جت آپ بتا نہیں سکتے دوسری بات ایک صبح سبے گا جو او آکسیجن اور صبح سبے کا جو آکسیجن ہوتا ہےا صبح ن ملا کہ آکسیجن صبح صبح کا جتنا وہ دن میں ہو پاتا ہے جتنا وہ رات نشام پہواات تھا ایکچ
فاہ فرمایا آپ نے بالکل فح فرمایا فرمایا ماشاء اللہ صبح کی صبح کا گھومنا الحمد للہ صبح کا ایکسرسائز کرنا فجر کی نماز کے بعد میں الحمد للہ اللہ کو بہت پسندی یہ چیز ہے نماز پڑھ کر اگر اپ جم کرتے ہو الحمدللہ اللہ تعالی اپ جس میں آپ کے بازو میں وہ طاقت تتاا فرما دیتے ہیں کہ دیکھیے ابھی آپ جہاں پر پانچ دس بار جو ہے اگر روڈ اگر ڈس لگا رہے ہو تو دس کی جگہ آپ پندرہ کر لو گے بیس کر دوو گے آپ خود تعجب کرو گے یار یہ کیسے ہو گیا یہ کیسے ہو گئے ہے دیکھیے یہ سب اللہ کی نعمت ہے اللہ تعالی جو ہے ہمارے جسم میں اتنی طاقت پیدا اتنی روحوں میں اتنی طاقت پیدا کر دیتا ہے خود کو پت ہی نہیں چلتا اور ہماری باڈی ہماری فٹنس ماشاء اللہ بہت اچھی رہتی ہے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی بہت اچھی بات بولی آ نے تو اس کے بہت سارے فائدے بھی ہے بھائی جان یک جس سے ابھی یوا ہو گیا ایکسرسائز ہو گئی ان کے بہت سے فائدے بھائی جن جسے ہم وگا دن کریں گے تو یوگا سے کیا ہوتا ہے بھائی د جس سے کہ مینٹلی ٹھیک رہتی ہے اپن ڈسٹرب نہیں ہوتے اپنی ہڈیاں مضبوت رہتی ہے جیس سے کہ کسی کسی کو ساس میں مبلم ہوتی ہے نا ماشاءاللہ
بے شک بے شک دیکھیے بالکل صحیح فرمایا جی دیکھیں اللہ تعالی نے بنائی ہے ماشاءاللہ بالکل صحیح دیکھیے زم کرنا ایک وہ نہیں ہے کہ ہم لڑائی جھگڑے کے لیے جو ہے کئی لوگ ب کیا کرتے ہیں جم کرنے باڈی بنا کے جو ہے اپنے اپ کو اتنا وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم طاقتوور ہیں ہم باہوبلی یہ اللہ تعالی کا اللہ تعالی کو ایسی چیزیں پسند کہ جو ہے اگر آپ ایکسرسائز وغیرہ کر رہے ہو جم جم کر رہے ہو یہ لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں ہے یہ یہ صرف آپ اگر لڑائی جھگڑے کرتے ہو تو اپنی فیملی کے بیچ بچاؤ کے لیے کیجیے اپنی فیملی کے اندر اگر کوئی ایسی پریشانی آ دیتی ہے پھر لڑائی جھگڑے نہ نہیں کرے پہلے اپنی فیملی سے جو ہے کسی سے اچھی محبت سے اچھے اخلاق سے سے بات کرو سمجھائے لڑائی نہیں کرنا چاہیے دیکھیے اللہ تعالی کو پسند اسلام نہیں کہتا تم کسی لڑائی مطلب کسی سے لڑائی کرو کسی کو پریشان کرو
جی ماشاء اللہ آپ نے بہت بہت اچھا فرمایا کیونکہ میں میرے خدا نے کہا کہ اگر تم نے کسی گیئر کو تکلیف پوچھا ہے تو سمجھو تم نے مجھے تکلیف پوچھا ہے کتنی اچھی بات ہے بھائی جان کتنی اچھی بات بولی میرے خدا نے تو ہم کسی کو کیوں تکلیف دے سکتے کیسے تکلیف دے سکتے ہو بھ ار جب میرے اللہ نے فرما دیا ہے کہ تم نے کسی کو تکلیف پوچھا ہے سمجھ لو تم نے مجھے تکلیف پوچھا ہے تم کیسے تکلیف پہنچا سکتے ہیں کسی کو تو جتنا ہو سکے تو بھائی جان جتنے بھی ہو سک سک اپنی باتوں سے مسئلہ حل کرو بیٹھ کے اپنا مسئلہ حل کرو یہ لڑائی جھگڑوں تو کچھ فائدہ نہیں ہے بھائی جان
دیکھیی بیٹھ کر مسئلہ کرنے سے ہر سمسیا کا سمادھان ہوتا ہے
ب ب ش ب صب اللہ بہت اچھی بات بولی بائی جان آ نے سب سےیاد بائی چانس رور یہی ہے کہ دن صبح کی ہوا بہت تازہ ہوتی جو صبح د کر کے جم کیا کرو یا پھر یگا کیا کرو یا پھر رننگ جو بھی آپ جس جس کی تیاری کرے وہ چیز کیا کرو
بی شااک ب شخ ص فرمایا
یا پھر اگر آپ یا یا تو آپ اگر پڑھ رہے ہو جی جی بھائی آپ اگر پڑھائی رہے ہو تو صبح نماز پڑھ کے فجح کی نماز پڑھی کے پڑنے بھی رہے ہو ماشاءلہ آ کا دماغ بہت تیز ہوگا پڑنے سے
جی دیکھیے ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ کا دماغ جو ہے اچھیے سے کام پڑے گا آپ کے دماغ کی جو گروتھ کرے گا آپ کی جو ہے بوڑی کے اندر ہر جسمانی طاقت جو ہے اللہ تعالی بہت اچھی طرح سے جس جو ہے آپ خود اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کہ میں مجھ میں اتنی طاقت کیسے آ گئی مجھ م ساتھ دماغ کیسے آ گیا ا اللہ کی نعمت ہے اگر تم فجر کی نماز پڑھو گے الحمد للہ آپ کو مطلب آپ کو جم کرنے میں کوئی دقت نہیں آئے گی آپ جو پڑھائی کرو گے کسی چیز کو یاد کرو گے تو اسے بھولیں گے نہیں
ج ماشءلہ بہت اچھی بات بولی بھائی ج نا اپنا کیونکہ دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے ان کی بھی ایک پ
بے شک بے شک بے شک بے شک صحی فرمایا آپ نے دیکھیے انسان جو کبھی کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مطلب اتنا وہ غرور ہو جاتا ہے اسے اگر مان لو کہ وہ سروس لگ جاتا اس کی گورمنٹ سروس کو اتنا رور ہو جاتا ہے کہ وہ نماز میں بالکل دھیان نہیں جاتا اور صرف پیسوں میں اتنا گھمنڈ ہو جاتا ہے اتنا کچھ مطلب اپنے کو بھول جاتا ہے اپنے پریوار کو ٹائم نہیں دے پاتا تو یہ دیکھیے غلط ہے انسان کو جو ہے اپنے پریوار کو ٹائم دینا ضروری ہے اور پریوار کو ٹائم دینے کے علاوہ جو ہے گھر میں نماز بھی پڑھنا ضروری ہے
بالکل صحیح بات فرمایاپنے گھر میں نمازی پڑنی چاہیے ہم میرا شاپ پاغ رہنا چاہیے کیونکہ اگر ہم سانپ پاک رہیں گے تو اپن کھائی بھی جا سکتے ہیں جیسے کہ کوئی بری بلا ہو تو وہ بھی اپن سے دور رہے گی ایک بار آنے سے پہلے وہ بھی سوچے گی کہ آئے یا نہیں
لاجواب آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ بورری بلاؤ سے بالکل دور رہا سکتا ہے بولے بلا دور رہے گی بالکل جی
چیزوں سے فائدہپ کو بالکل پتا ہوگا بائی جان
ماشاء اللہ بالکل پاک صاف رہ تھے ماشا اللہ ہمارے آس پاس جو بری ولا ہے بالکل بھٹکے گی نہیں بہت دور چلی جائے گی یہ اٹیک کرتی ہے ناپاک رہنے والے انسان پر
ماشاء اللہ بالکل صحی فرمایا اپنے بھائی دن اچھا تو چو بائین آ سے بات کر کے بہت خوش ملی بہت اچھا لگ انشاء اللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی
بے شک اللہ حافظ السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ